وعلیکم السلام
آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
ہاں آپکی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
میں نے بولا آپ ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک اور آپ سناؤ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے آج میں ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہ تی ہوں جو ہر انسان کی زندگی کا بہتر بنا سکتا ہے یہ سچ بولنے کے فائدے آج کے دور میں جھوٹ عام ہو گیا ہے کہ لوگ اسے چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں لیکن اصل میں سچ اور جھوٹ کا فرق صرف الفاظ کا نہیں بلکہ انسان کا کردار اور پوری زندگی کا ہوتا ہے
بالکل ٹھیک کہا تم نے اہ سچ بولنا صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک ایسا ایسی خوبی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی عزت پیدا کرتی ہے جو انسان انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے لوگ اس پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کبھی دھوکا نہیں دے گا
نہیں دے گا کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سچ بولیں گے تو نقصان ہو جائے گا یہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اس وجہ سے وہ جھوٹ بولنا بہتر سمجھتے ہیں لیکن میں سوچتی ہوں کہ نقصان سچ سے ہوتا ہے جو کہ جو نقصان سچ سے ہوتا ہے اللہ اس اس کا بہترین بدلا دیتا ہے جبک جوٹ کا فائدہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے
بالکل جھوٹ کبھی مسئلے کا حل نہیں ہو ہو سکتا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے پھر تیسرا اور پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے آخر ایک دن ا سچ سامنے آ ہی جاتا ہے اس وقت صرف جھوٹ ہی نہیں انسان کی عزت اور بھروسہ بھی ٹوٹ جاتا ہے
مجھ تو تا ہے کہ سچ بولنے والا انسان سب سے زیادہ سکون کی زندگی گزارتا ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کس سے کیا کہا تھا یا کس بات کو کیسے چھپانا ہے اس کا دل بھی ہلکا رہتا ہے اور ضمیر بھی مطمین رہتا ہے
ہاں اور اسی سکون کی قیمت دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے کہ کہیں اس کا جھوٹ پکڑا نہ جائے جبکے سچ بولنے والا ہر جگہ بے فکر رہتا ہے
سچ بولنا صرف زبان کی سچائی نہیں ہوتی عمل نیت اور وادوں میں بھی سچائی ہونی چاہیے اگر انسان زبان سے سچ بولے اور عمل میں دھوکا دے تو وہ بھی سچائی کا حق ادا نہیں کرتا
بہت خوب کہا تم نے اصل سچائی تب ہوتی ہے جب انسان کی بات اور اس کہ اس کا کردار دونوں ایک جیسا ہو ایسے لوگ کم ملتے ہیں لیکن جب ملتے ہیں تو لوگ انہیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں
گھر کی تربیت کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے اگر والدین بچوں کو بچ بچپن سے ہی سچ بولنا سکھائے اور اس کی ا اور خود ہی سچ بولے تو بچے کبھی جھوٹ کو اپنی عادت نہیں بناتے ہیں
بالکل بٹ بچے نصیحت سے کم اور مثال سے زیادہ سیکھتے ہیں اگر ماں باپ ہر بات میں سچ بولے تو بچے بھی وہی عادت اپنا لیتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر انسان صرف ایک فیصلہ کر لے کے چا چاہے جو بھی ہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو ہمارا معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے
بالکل سچائی ا سے محبت بھروسہ سکون اور عزت پیدا ہوتی ہے اسی لیے ہمیں ہس حال میں سچ کا ساتھ دینا چاہیے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو
اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے سچ پر چلنے اور سچ کا ساتھ دینے کی توف پید عطا فرمائیں
امین
ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے سچ بولنے کی اہمیت اور اس کے فائدوں کی بات کی تھی میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو اور گہرائی سے سمجھے کہ آخر سچ بولنا اتنا ضروری کیوں ہے
بالکل میرے خیال میں سچ بولنا انسان کے کردار کی سب سے خوبصورت پہچان ہے کسی بھی شخص کی تعلیم دولت یا شہرت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر سچائی نہ ہو
بالکل ٹھیک کہا آپ نے آج کل لوگ اکثر اپنی غلطی چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں انہیں لگتا تا ہے کہ اس طرح وہ بچ جائیں گے لیکن اصل میں وہ صرف مسئلے کو اور بڑا کر دیتے ہیں
ہاں کیونکہ جھوٹ کبھی اکیلا نہیں رہتا ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولنا پڑھتا ہے پھر تیسرا اور دھیرے دھیرے انسان خود بھی الجھ جاتا ہے آخر میں سچ سامنے آتے ہی ہی ہے اور اس وقت شرمندگی اور بھی زیادہ ہوتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے ہر انسان سچ بول سکتا ہے لیکن ہر انسان سچ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا
بالکل جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ سچ بولنے سے نہیں ڈر تا اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر نیت صاف ہے تو اللہ اس کے لیے بہترین راستہ نکال دے گا
سچ بولنے والے کی سب سے بڑی دولت اس کا بھروسہ ہوتا ہے اس کی ا بات پر بناءثبوت کے بھی یقین کر لیتے ہیں
اور جھوٹ بولنے والے کی سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ایک دن اس کی سا سچی بات پر بھی لوگ یقین نہیں کرتے
کتنی عجیب بات ہے نا بھروسہ بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن ایک جھوٹ اسے چند لمحوں میں توڑ دیتا ہے
اسی لیے ہمیں ہر ل فظ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ یہ تو عزت یا تو عزت بن بنتی ہے یا پھر عزت گرتی ہے
گھر کے ماحول میں بھی سچائی بہت ضروری ہے اگر گھر والے ایک دوسرے سے سچ بولیں تو محبت اور سکون بڑھتا ہے
بالکل جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں ش شک پیدا ہوتا ہے اور جہاں شک ہوتا ہے وہاں رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں
بچوں کی تربیت میں بھی سچائی کی تعلیم دینی چاہیے صرف کہنا کا فی نہیں والدین کو خود مثال بننا چاہیے
کیونکہ بچے دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں اگر وہ گھر میں سچائی دیکھیں گے تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے
کبھی کبھی انسان کو سچ بولنے کی وجہ سے تنقید بھی سننی پڑتی ہے
ہاں لیکن سچ بولنے والا اپنے ضمیر کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی
کامیاب مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنا صرف دوسروں کے ساتھ نہیں خود اپنے آپ کے ساتھ بھی ضروری ہے
بالکل جو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے وہی اصل میں بہہ تر انسان بننے کی طرح طرف قدم بڑھاتا ہے
ھاتاہے اگر ہم اب ا ہر روز یہ نیت کر لیں کہ آج میری زبان سے صرف ا سچ نکلے گا تو دھیرے دھیرے یہ ہماری عادت بن جائے گی
اور جب سچ چائی عادت بن جائے تو اللہ تعالی بھی اس انسان کے لیے آسانیاں پیدا فرما تا ہے اور لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں
سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے
اور جھوٹ بولنا شروع میں آسان لگتا ہے مگر اس کا انجام اکثر دکھ پریشانی اور شرمندگی ہوتی ہے
اسلیے ہمیں ہر ہال میں سچ کے ساتھ دینا چاہیے چاہے بات ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو
سچائی وہ روشنی ہے جو انسان کے کردار کو چم کا دیتی ہے اور اس کی زندگی کو عزت سکون اور کامیابی سے بھر دیتی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے پر آ آ اور چلنے کا سچ کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے
امین امین
جتنی زیادہ ہم سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ سچ بولنا صرف ایک عادت ہی نہیں بلکہ پوری زندگی کا طریقہ ہے
بالکل
ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے پھر اگر مطلب یہ لگتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا وہ یہ لیکن ایسی بات نہیں ہوتی ہے
سچ بولنے والا انسان انسان ہر جگہ عزت پاتا ہے لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کبھی دھوکا نہیں دے گا
صحیح کہا آپ نے
بولنا انسان کے دل کو بھی ہلکا رکھتا ہے جھوٹ بولنے کے بعد ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہی حقیقت سامنے نہ آ جائے
ہاں صحیح کہا آپ نے اور اسی ڈر کی وجہ سے انسان سکون کھو دیتا ہے سچ بولنے والا آرام سے سوتا ہے کیونکہ اس کے دل پر کسی کا بوجھ نہیں ہوتا
کبھی کبھی سچ بولنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ اچ اچھا ہوتا ہے
ہاں اور اور اگر سچ کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے نقصان ہو جائے تو آپ پھر میں اس کا سلہ ضرور ملتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ ایماندار اور سچ بولنے والے لوگ دوستی بھی مضبوط بناتے ہیں
ہاں بالکل دوستی کی بنیاد بھی بھروسے پر ہوتی ہے اور بھروسہ صرف سچائی سے پیدا ہوتا ہے اگر دوست ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تو انکا رشتہ کمزور پڑ جاتا
اسیلیے ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے
اسکول کالج اور آفس ہر جگہ سچ بولنا انسان کی پہچان بن جاتا ہے
اور جو اسٹوڈینٹ ایمانداری سے محنت کرتا ہے اس کی کامیابی کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے
اگر کوئی چیٹنگ کرے یا جھوٹ بول کر کامیاب ہو بھی جائے تو اس کا دل کو دل کو اصل سکون نہیں ملتا
کیونکہ اصل کامیابی وہ ہوتی ہے جو حالات محنت اور سچائی سے حاصل ہو
گھر کے بزرگ بھی ہمیشہ بچوں کو سچ بولنے کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ وہ جان تے ہیں کہ بچپن کی عادتیں ہی بڑے ہو کر انسان کا کردار بناتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ سچ بولنے ایک بڑی عبادت جیسی عمل بھی ہے اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور ان کے لیے ا آسانیاں پیدا کرتا ہے
اگر انسان کے پاس سچائی کے گہنے ہو تو اس کی زندگی عزت سکون بھروسہ اور کامیابی کے سے روشن ہو جا
چلو میں آپ کو کرتی ہوں بعد میں
اوکے اوکے اللہ حافظ